السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے آپ ب بتاؤ آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے کھانا کھایا
ہاں ہم نے کھایا آپ نے کھایا کھانا
ہاں ہم نے بھی کھایا کھانا
کیا تھااش ب نا سبزی میں
ا گوشت بنا تھا آج
چلو اچھا ہے اور بتائیے آپ
آپ نے کیا کھایا کھانے میں
ہمارا بھی تھا گوشت اور آلو بنا تھا آج بہت مزہ آیا گھر والوں کو پسندیدہ ہے گوشت اور آلو
ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے گوشت اور آلو
ہاں آج ہم نے وہی کھایا یخنی بھی بنائی تھی وہ بھی کھائی آج کل اچھے اچھے پکوان ہوتے ہیں آ بتاؤ
اور باقی سب ٹھیک کیا کر رہی ہو
بس سبھی سونے کی تیاری تھی ہم کھانے سے فارغ ہوئے تھے برتن وغیرہ دھوئے تھے تو اب بس آئے تھے اپنے اپنے کمروں میں چلے سب لوگ اور ہم بھی چلے اپنے کمرے میں
چلو اچھی
آپ بتاؤ
میں سوچ رہی ہوں کہ کل آپ کی طرف آجاؤ
اچھا ہے آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے پہلے ہی اطلاع دی اچھا ہے آپ آ جاؤ کل میں گھر پہ ہی ہوں آ کتنے بجے تک پکاؤ گے مجھے وہ بول دینا
بس امی سے بات کر لوں گی کیونکہ مجھے گھر کے لیے کچھ چیزیں لانی تھی
ٹھیک
تو اگر پھر وہی سے آپ میرے ساتھ آؤ گی تو پھر ہم گھر کے لیے بھی چیزیں لائیں گے کیونکہ مجھے یہ کچن کا کچھ سامان لانا تھا تو آپ کو اچھے سے ان سب چیزوں کو کا پتا ہے تو آپ اچھے سے مجھے بول سکتی ہو کہ کیا ٹھیک رہے گا تو اسی حساب سے چیزیں بھی لائیں گے آپ کے گھر بھی آؤں گی
ہاں کیوں نہیں ضرور آپ مجھے بتا دینا آپ کتنے بجے آؤ گی تو اسی اسی حساب سے میں گھر والوں کو بول کے رکھوں گی میں بھی اپنا وقت نکال کے رکھوں گی آپ کے لیے پھر ہم آپ پہلے یہاں آؤ گے آپ دن کے کا کھانا ادھر ہی کھانا اس کے بعد ہم ایک ساتھ نکلیں گے
ٹھیک ہے
پھر میں آپ کو بتا دوں گی ہم کہاں کہاں کس جگہ سے چیزیں لائیں گے کیونکہ مجھے اس چیز کا اچھا تجربہ ہے
ہاں ہاں اچھی بات ہے نا تو اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا تاکہ میں آپ کو بولوں کہ آپ میرے ساتھ کل آؤ اور میں آپ لوگوں سے بھی کل مل لوں گی امی امی کہاں ہے
امی ٹکھیک ہے امی بس کھانے بھی اب وہ سونے چلی گئی ان کی طبیعت نہیں رہتی ہے نا ٹھیک تو وہ جلدی جاتی ہے سونے
چلو اچھا ہے کل پھر ان سے بات کر لوں گی ابھی مناسب نہیں رکھ رہے گا
ہاں وہ مجھے پوچھتی ہے اکثر آپ کے بارے میں کیسی ہے یہ تو بس میں میں ان کو بول دوں گی کل صبح وہ آ رہی ہے تو وہ خوش ہو جائے گی آپ کا نام سنتے ہی
چلو پھر ٹھیک ہے میں کل آؤں گی اور باقی آپ کے بھائی ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے شکر ہے سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے آپ بتاؤ آپ کے وہاں پہ سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے
ہاں
امی بابا ٹھیک ہے
ہاں وہ سب بھی ٹھیک
آپ کی نانی کی طبیعت کیسی رہتی ہے اب
نا ساز ہی رہتی ہے
ج
تو ادویات وغیرہ لے رہی ہے آپ کی بھابھی کو میں نے کل دیکھا تھا تو پھر آپ کا پوچھا میں نے۔
ہا انہوں نے مجھے۔۔۔
کیا بول رہی ہیں آپ؟
انہوں نے مجھے کل کہا تھا آپ کے بارے میں ایسے کہ آپ ان سے ملی تھی۔ تو آپ کی ملاقات ہوئی تھی کل ان سے۔
ہاں ہاں۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ گھر پہ کچھ کام چل رہا ہے تو اسی کے سلسلے میں تھوڑا بازار گئی تھی۔ چیزیں لانی تھی۔ تو پھر وہ وہیں سے مجھے ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر میں نے آپ۔۔۔ کا بھی پوچا۔ امی کا بھی۔۔۔ کافی خوش نظر آ رہی تھی وہ۔ پھر میں نے بھی کہا چلو اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔
ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا ہے اور آپ پہ نا بہت زیادہ یہ ہے گھر کا نا آپ کو کرنا پڑتا ہے سارا گھر کا کام ادھر ادھر چیزیں لانی پڑتی ہے۔ چلو اب اللہ آپ کو۔۔۔ وہ ہمت دے۔ آپ پہ بہت گھر کا بوجھ ہے۔ باقی سب چیزوں کا۔۔۔۔ بھی۔ چلو اللہ آپ کو ہمیشہ ہمت دے۔ ایسے ہی آپ اچھے سے سب کام کرو۔ بس یہ ضروری ہے۔ میں بہت خوش ہوں آپ سے کہ آپ اچھے سے ہر ایک چیز سنبھالتی ہو۔
بس آپ کی دعا ہونی۔۔
وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اپ بہن ہو۔۔۔ میری وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو بہن بولا ہے ایک بار بس وہ بہن ہی ہے۔ ضروری ہے انسان کو یاد رکھنا چیزوں کو۔ اور ب۔۔۔ بتائیے؟ آپ آپ کب سوتے ہیں ابھی آپ نہیں گئے سونے۔
نہیں بس کچھ۔۔۔۔ کالج کالج کا کام ہے تو وہ ختم کر کے ہی سوؤں گی۔ تو کچھ چیزیں مکمل نہیں ہو۔۔ ہوئی ہے۔ کیونکہ گھر کے کاموں سے فرصت ہی کہاں۔ پھر میں شام کے ٹائم ہی پھر تھوڑا ٹائم نکالتی۔۔۔ ہوں اور وہ مکمل کرتی ہوں۔
ہاں ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ میرا بھی یہی ہے میرا بھی روز کا یہی ہے گھر کے کاموں میں انسان الجھ جاتا ہے۔ پھر کالج کا کام باقی سب چیزیں رہ جاتی ہے۔ اپنا آپ بھی کبھی کبھار بھول ہی جات۔۔۔ جاتا ہے جسے۔ کیا ہی کر سکتا۔۔ تا ہے انسان۔ یہ ایسے ہی چلانا پڑے گا۔ اب جیسے جو ہے تو ویسے ہی ہے۔ ا بس اوپر والا ہمت دینا چاہیے بس وہ ضروری ہے اور بس آپ کی دعائیں بھی ساتھ ہونی
میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور میری اور پچھلے سال کچھ کارکردگی اچھی نہیں تھی میری امتحانات میں اس بار میں سوچتی ہوں کہ بہت محنت کروں اور اچھا اچھے نمبرات حاصل کر کے یہ جو کلاس ہیمیرا تو وہ پاس کروں اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کروں تاکہ آگے جا کے جب درخواست د نوکری کے لیئے تو اس میں کوئی دقت نہ آئے
نہیں ویسے اچھا ہے اچھا سوچا ہے آپ نے ویسے تو تو آپ اچھا کرتے ہو ہمیشہ سے جتنا مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ اول آتے تھے کلاس میں مجھے پورا یاد ہے ہو جاتا ہے آپ گھر کے کاموں میں مست پروف بھی ادھر ادھر الجھ گئی ہو جاتا ہے چیزوں کے ساتھ انسان الجھ جاتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ پھر سے ا لاؤ گے کلاس میں
ہاں اس بار تو میں نے میں نے پورا شیڈول ہی بنا دیا ہے شام کے ٹائم ہی پڑھتی ہوں لیکن مکمل کرتی ہوں جو میں نے رکھا ہوتا ہے سبق کہ کیا کیا پڑھنا ہے کیونکہ ضروری ہے آج کل نوکری ہی نہیں ملتی
کہاں ملتی ہے اب میری ہی طرف دیکھ لو میرا یہی ہے بس ابھی کر رہی ہوں ڈگریوں پہ ڈگری بٹ نوکری کا کوئی پتا نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہے آخر کرنا کیا ہے چلو ہم کوشش جاری رکھیں گے باقی پھر نصیب کی بات ہوتی ہے
ہاں وقت کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے
بہت صحیح ہے بس وہ چیزیں ہونی چاہیے انسان اپنا پورا سوب فیصد دینا چاہیے چیزوں کو پھر آگے جو ہو نصیب میں وہ ہمیں ملے جاتا ہے بس اپنے وقت پہ ہر ایک چیز مل ہی جاتی ہے
بالکل بالکل آپ صحی کہہ رہی ہیں
اور بتائیے آپ آپ کی بانجی ٹھیک ہے
ہاں میری بان جی ٹھیک ہے اس کی اور بھی جاؤں گی نظر دینے کافی ٹائم سے دیکھا نہیں اس کو
ہاں ضروری ہے ہوتا ہے ایک اچھا سا وہ ان کے ساتھ بانڈ ہونا چاہیے چلو اچھا ہے آپ کبھی دیکھ لینا ہونا ہی ہونا چاہیے چلو آپ دیکھ لینا آپ جب آپ کو وقت ملے گا تو آپ وہاں جاؤ تو آپ دیکھیں گے ہم کل ملاقات کریں گے ہم آپ آنا ہمارے یہاں پھر آپ امی سے بھی ملاقات کر لینا پھر ہم آپ کے لیے وہ چیزیں بھی لائیں گے
ہاں شکریہ ہے آپ کا
نہیں نہیں شکریہ کی ارے نہیں میں تو ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی آپ اس بات کی فکر نہیں کرنا جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی بس آپ بول دینا ایک باری
ایک
چلو آپ اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں پھر ہم کل
آپ بھی اچھے سے رہنا اپنا خیال رکھنا اور گھر پہ سب کو میرا سلام بولنا
اوکے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر چلو پھر ہے تو اللہ حافظ ال